ہاں بولو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے
سب ٹھیک ہے الحمد للہ آپ بتائیے اپنا
ہاں ادھر بھی سو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہے کیا کر رہی ہو ناشتہ پانی کر لی
ہاں ناشتہ پانی تو کر لی آپ کر لیا
ہاں ہم بھی ابھی کیا ہے ابھی میرے یہاں نانا آئے ہوئے ہیں تو اب انہیں سے ملاقات کر رہے تھے بہت دن کے بعد آئے ہیں نا تو ان کو بھی ناشتہ واشتہ دے رہے تھے ہاں نانا آئے ہیں بہن بہت دن کے بعد بچارے تک تو ان کی خراب ہے تھوڑا وہ دکھوانے آئے تھے ڈاکٹر کے پاس تو یہاں بھی آگئے مل لے ہم لوگ سے ملاقات کر لیں
ابھی جب تک زندہ بیچار رہے تبھی تبھی نہیں آ جا رہے ہیں
ہاں تو وہی ابھی انہیں کو ناشتہ دے رہے تھے تو ابھی ناشتہ واشتہ دے کے تھوڑا سا پری ہوئے ہیں تو کانا بھی نہیں بنا
ہاں ہاں ہم بھی آج ہی فری ہوئے ہیں نا تو ہم چار پانچ دن سے مطلب ایک ہفتہ سے شادی میں گائے ہوئے تھ ہے نا
او ہو ہاں ابھی گئے تھی تم شادی میں اپنی بہن کی ہے نا
ہاں ہاں ہم اپنی پپری بہن کی شادی میں گئے ہوئے تھے
او ہوو اچھا تب شادی میں کیا کیا کی پورا مزہ کی
پورا مزہ کیا نا سب چیز میں ہلدی مہندی بارات سب میں بہت مزہ آیا سب کزن لوگ بھی تھے بھائی بہن سب ملے سب رشتے دار ہوئے تھے تو اچھا لگتا ہے شادی بیاہ میں سب سے ملاقات ہوتا ہے
ہاں ہاں بات رہ تو ہلدی مہندی کا تو تم الگ الگ کپڑا لی ہوگی نا وہاں
ہاں مہندی کا ہلدی کا ہمارا لیا تھا آن لائن لیا تھا مطلب پینٹ سوٹ تھا
او ہوو اچھا لی تھی ہاں فوٹو میں ہم دیکھے اسٹیٹس میں لگا ہوا تھا کسی کے
ہاں ہاں
ہاں کہ تم لوگ کا ساب کا لگتا ہے گروپ کا ایک ہی جی
ہاں ہاں ہم لوگ سب ایک ہی میںک لیے تھے گروپ مطلب فوٹو کیا تھا گروپ میں ہم لوگ سب سب بہن لوگ مطلب فیصلہ کیا تھا نا کہ ہم لوگ سب ایک ہی جیسا ہلدی میں پہنیں گے کپڑا
ا ہاں تبھی ہم دیکھا ہے اسٹیٹس میں لگا ہوا تھا تو کہ تم لوگ سب کا ایک ہی جیسا کپڑا ہے
ہاں ہاں ہم لوگ سب کا ہے ہلدی والا ڈریس ایک ہی جیسا تھا
ہاں نہیں تو اچھا ل بھی لگ رہا تھا خوبصورت لگ رہا تھا
ہاں اچھا لگ رہا تھا مطلب سب ایک ساتھ تھے نے تو اچھا لگ رہا تھا تھا فوٹو میں بھی اچھا لگ رہتا تھا پورا فوٹو ویڈی ویڈیو ریلس سب چیز بنائی پورا اچھے سے مزہ کیا شادی میں
ہاں ہاں ہاں اور تمہاری ا بہن کہ شادی کا فوٹو نہیں بھیجی بھیجنا نا بہت اچھا تھا دیکھے تھے ہمیں اسٹیٹس میں لگا تھا تو
میری نوس میرے نوس بھائی بہت اچھی ہیں
ہاں نہیں دیکھا ہینڈسم ہے نا رے اسمارٹ لڑکا ہے
پورا اسمارٹ ہے اچھے خوبصورت ہے
ہاں ہ دیکھا ہم اسٹیٹس میں لگائی تھی ن ہاں تو اھی ہم دیکھا ایک فوٹو شادی کا کناا فوٹو تو تم لو کھینچوے کی ہوگی
ہاں ہاں کھینچے ہیں بھیجیں گے آپ کے بس سب اب کل ہی آئے ہیں تو آپ تھوڑا ارے آرام کر لیں گے تبھی نہیں کریں
ہاں ہاں یار تھک بھی جاتا ہے ادمی شادی میں گیا تھا
کل تو دن بھر سوئے رہے ہیں جو دور تھا ن شادی
ہاں دور ہوگا جانے آنے میں آدمی اور تھک جاتا ہے
تھک گئے تھے تو سوئے ہوئے تھے
ہاں نہیں
ہاں اور بارات کا بھی ہم لوگ اچھا ہی لیا تھا لیکن ایک میں
برات والا فوٹو نہیں دیکھا اور سب الگ لگ لی تھی برات کا
ہاں ہاں بہت اچھا تھا بارات میں بھی اور شادی بھی بہت اچھی ہوئی ایک دم شادی بہت گرانڈ شادی ہوئی ایک دم
ہاں نہیں بہت اچھے سے ہہوگی
بہت اچھے سے شادی سب اچھے سے ہو گیا اور شادی بھی بہت اچھے سے ہوئی خان پان سب چیز اور وہاں سے بھی ادھر سے بھی انتظام بہت زیادہ اچھا تھا لڑکی کی طرف سے بھی اور لڑکے بہت اچھا انتظام چوتھی بری اور آپ ہی کا بہت سا ڈالے پ وہ سب زیور نہیں آتا ہے جھومکا آیا ٹیکیکا اور نہتھا
واہ مطلب سب چیز اچھا ہے رہا اتنا مہنگائی میں اتنا ہے کم ہارے بہن بہت
صحیح میں اور پتہ ہپی لہنگا نے پچاس ہزار کا آپی کا
باپ رے باپ تو کتنا خوبصورت ہوگا بھائی
بہت خوبصورت ولیما میں سب کچھ دیکھ تا ہی رہ گیا اتنا اچھا لگ رہا تھا سب ہم لوگئے
تب تو بہت سارا ہاں ہم سنا کہ تمہاری بہن کو منہ دکھاائے میں بھی ولیمہ میں سن رہے تھے ایسے سب ہمیں لوگ بات کر رہی تھی کہ بہت سارا ہیرا ارا کا بھی جیور ملا منہ دیک لائی میں ساس لوگ نندوسی لوگ سرد ہیز
بہت زیادہ یہاں تو ملا ہی وہاں بھی بہت زیادہ ملا ہر چیز ڈائمنڈ کا مطلب جو کون چار پانچٹو ملا سونا کا بھی اتنا ہی زیادہ ملا
بطور یار قسمت اچھی اللہ کرے سب کی بناوے بھائین ا نے آ لڑکا ہاں جی اللہ کرے اللہ کا کرم ہو سب نب بیٹیدا چھڑا دیکا ہاں ہم سونا کہ بہت اچھا اچھا مطلب ہر کچھہ ہے آیا تھا بہت جیور جیورات بھی ملا اور شادی کا انتظام بھی تو تم ساب ولیمہ میں گئی تھی کہ نہ گئی تھی لانے لڑکی
ہم لوگ سب کوئی گئے تھے تین گاڑی گئے تھے
او اچھا
وہاں بھی بہت اچھا انتظام تھا بہت عزت کی ہیں ہم لوگ کا
ہے ن چلو مطلب پریوار والے سب لوگ ٹھیک ہے خاندان کے اس کے ہے ن گھرور گھرور کیسا تھا ہاں سر
گھر تو بہت اچھا دو تللہ گھر تھا پورا ٹائلس کا لگا ہوا
نہیں بہین
سارا چیز مطلب بہت اچھے جگہ میں تکلیف کا بھی نہ کریں گے آرام ہی کریں گے انشاء اللہ
ہے نہیں دو بھائی کی ایک ساتھ شادی کی نا ادھر جان تری بان کی
ایک ساتھ تھی دو بھائی کی ایک ساتھ شادی تھی ابھی اور بھی ہیں ان لوگ بھی نہیں ہوئی ہے اب بعد میں ہوگی ہاں ہاں ناند کی ان کی نا ند کی سب کی ہو گئی ہے بس دوٹو ند کماری ہے ان کی
تو ہاں نہیں تم لوگ چوتھی چوتھی دی ہوگی بہن کو شادی ہوئی تھی اس
ہاں ہم لوگ تو چوتھی بھی دیے سب مطلب نوسے بھائی کے لیے بھی سلامی میں انگوٹ
سلامی میں او اچھا
اور گفٹ امی دی امی دی تھی انگوٹھی اور ہم
آپ تو لوگ اچھا آگے دیکھیے ہے نا ہاں صحیح بات ہے سلامی الامی بھی تو ڈھیر ہی ملا ہوگا نا
امی دی تھی سلامی بھی
ہے نا تو سلامی بھی بہت ہی پڑا ہوگا لڑکا کو ادھر س
ہاں ہاں اور ادھر سے لڑکا لوگ بھی پورا مطلب جو رسم نہیں ہوتا ہے ہم لوگ
ہاں ہاں جوتا وتا چھپائی کا رسم جو ہوتا ہے
جوتا لکائی میں پندرہ ہزار دیے اور پھر سندل جو پساتا ہے نے سندل پسائی میں پانچ ہزار دیے
بہت د پ چاہ رہے تب تو تمہارے نوش ب ہاں پیر دھلاتتا ہے جو
ہاں ہاں پیر دھلا تھا اس کے میں بھی پانچ ہزار دیے اور سالا لوگ جو دہلی چھینکتا ہے اس کے میں بیس ہزار ملا دہلی چیکئی
واہ س تو بہت اچھاملاو ہے نے دل کھول کے شادی ہوئی ہے ہے ن
ہاں بہت اچھی شادی ہوئی
پورا دل کھول کے شادی ہوئی ہے کہ نہ تو تم لوگ تو سب سب آئی ہوگی صاحب ہم تو جا ہی نہ پائے ہم کو بھی دعوت آیا ہاں لیکن میرا
پیر ہی خراب ہے تو اسی
ہوں ہ ہم جو گرے ہیں اس ٹائم شادی میں تب سے میرے پیر میں اتنا پروابلم ہے دیکھنا اتنا علاج کروا رہے ہیں رانچی بھی کت بر گئے دہلی میں علاج کرایا کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے خود ہم پریشان ہیں اس وجہ سے ہم نہ جا پائے گے اور سیڑھی اڑھی چڑھنے اترنے میں تکلیف بڑھ جائے گا تو کیا ہی کریں گے
بھائی کی بھی ہونے والی ہے انشاء اللہ اس میں چلی چلےگا
ہاں اچھا ان کے دیور کی ہونے والی ہے شادی
ہاں ہاں
او اچھا ہاں ٹھیک ہے نا دیکھ ینگے اللہ ٹھیک رکھے سب کو خیریت سے تو چلیں گے ان
ہاں انشاء اللہ پیر بس ٹھیک ہوجائے اس کے بعد تو انسان کو زندگی میں گھومنا ہی
ضرور یار کی بس پیر میرا ٹھیک ہو جائے آج سے پریشان ہے بہت دنوں سے ہم پیر کی وجہ سے پریشان ہے دوا کھاتے کھاتے سمجھو تھک گئے
ہم دعا تو کرتے ہیں نماز میں بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں
ہاں ہاں دعا کیا کرو اور بتاؤ اور سب ٹھیک ٹھاک نا سارے مہمان وہمان س شادی میں جو آئے تھے چلے گئے
ہاں سب چلے گئے اب شادی میں ہوا بارات ورات ہو گیا لڑکی لاے کوئی کا کرے گا بڑاہ کے سب اپنے اپنے گھر چل گیا سب کا اسکول بھی تو کھل جاتا ہے
ہاں بچے لوگ کو بھی اسکول ہاں ہاں جانا رہتا ہے صحیح بات ہے تو نو سے بھائی ہے تمہاری آپی سسرال ہی ہیں آئی ہیں نہیں ہے وہ ہوگئے سسرال ہی میں چلی گئی
ہاں ہاں
ہاں ن تم لوگ یہاں کریں گے گھومنے
ہاں ضرور ہم نے بلیا ہی نہیں
ہاں دعوت دوگی تم لوگ بلاوگی
آپ بھی بلاائیے گا نہ گئی ہیں
ہاں ہم تو بلاینگے ہی پہل اس لیے تو پوچھ رہے ہیں کہ نہیں ہے ن میں کی سسرال ہے وہ ابھی دعوت کریں گے سوچ رہے ہیں کہ آئے گی تو دونوں کا اس کا دولہا ہوگا اس کا دعوت کر کے بلائیں گے گھر پہ ہاں بات نہ جا پارہے مجبوری تھا لیکن ہم بھیج دیا تھا کپڑا وپڑا جو دینا تھا خرید ورید کے چپل سنگار سب کے ساتھ ہاں ہم سب بھیجت تھا نا جا رہی
ہم لوگ کو بھی وہاں شادی میں گئے تھے نا سب کو کپڑا ملا تھا پورے فیملی کو
ہاں نا ہاں تو بہت ہی اچھے خاندان کے ہیں اچھی بات
ہاں امیر بھی ہیں اللہ کے کرم سے اللہ کے کرم سے ہر ایک چیز ہے نہ ہاں ہر چیز ہے ہاں اور دل کے بھی صاف ہیں یہ بھی بات ہے
ہاں بات سہی ہے کتتے لوگ کنجوس رہے ہیں تو مزہ میں تیرے دیں گے پانچ
ہاں پیسہ رہ کے بھی جو کنجوس رہتا ہے تو وہ نہیں دیتا ہے سب سے بڑا دل ہے انسان کا دل ہونا چاہیے دینے کے لیے
اور ان کے بھائی یہاں تھے جو بہن کی شادی ہوئی جو
ہاں وہ بدیش میں رہتے تھے نا
ہاں تو ان کو چھٹی نہ مل رہی تھی نا تو آ گئے تھے پھر
چھٹی نہیں مل رہی تھی تو پھر زیادہ ریکویسٹ کیے اپنے مالک سے
ہاں ہاں
تو پندرہ دن کی صرف ملی تھی چھٹی تو شادی کر کے چلے گئے پندرہ دن میں ہاں پندرہ دن میں تو شادی آرام سے ہو ہی جائے گ پندرہ دن کی تھوڑی نا شادی رہتی ہے بچارے رہ رہے نہیں زیادہ دن
وہی بات ہے یہی نہ ہوتا ہے باہر میں آدمی کو ہ ن
ہوں لیکن شادی میں تو کیسے تو مل گئی تھی چھٹی پندرہ دن کی
ہاں صحی بات ہے اور بتاؤ گھر میں سب
ہاں گھر میں تو سب ٹھیک ہے
ہ ن
بتائیے آپ کی امی لوگ کیا کر رہی ہیں
ہاں سب بیٹھی ہوئی ہیں ابھی وہی نانا آئے ہیں تو انہیں سے بیٹھ کے بات چیت کر رہی ہے میری بہن پ تو یہی ہے
نانا بھی آئے نہیں ہاں تو نانا کا خدمت کیجیے کھانا وا کھلائیے
ہاں ابھی تو ترنت ہی ناشہ واشہ دیا تھا نانا کو ابھی رکیں گے نانا شام تک جائیں گے دیکھو روکتے ہیں رک جائیں گے تو ہاں بولیں گے رکتے ہی نا ہاں فیحال میرا نزدیک ہے یہیں پہ ہے زیادہ نہیں دس کلو میٹر کی دوری پہ ہے
ہاں تک تو زیادہ دور نہیں ہے تو انسان دن بھر میں پانچ بار بھی اسکتا ہے جا
ہاں ارام سے ارام سے اس میں تو کوئی ٹھیک ہی نہیں ہاں اور سب بتاؤ پڑھائی وڑھائی صحی چل رہا ہے نا تمارا
ہاں پڑھائی تو چل رہا
ہے نا اور باہن لوگ سب ٹھ ہے نا باہن سلائی ولائی کر رہی ہے
ہاں میری بہن کپڑا سی رہی تھی
ہاں چلو پورا ٹیلر بن ہی جائے گی اچھی بات ترکی د اللہ ہ نہ اور سب گاوں محلہ گھر خاندان سب ٹھیک ٹھاک نا
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے
ہے نا تم لو کا کھانا پینا بن گیا ہاں سب ٹھیک ہے جا رہے ہیں ابھی نانا سے کام ہے پھر تم سے بات کریں گے اطمینان سے پھر
ہاں ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر بات ہو